السلام علیکم
ہیلو
ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو
ہیلو
ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے میری
جی ہاں سلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
ماشاء اللہ میں بلکال خیریت سے ہوں ماشاء اللہ بےحد زیادہ
جی جی جی جی ویسے ویسے میں یہ پوچھ رہی تھی سفر کے بارے میں آپ کا کیا ہی خیال ہے
جی ماشاء اللہ آپ نے توناا میرے دل کی بات سنی اور میں مجھے تو نا سفر پرہ جانا کہیں بھی چلی جاؤں مجھے تو نا سفر پہ جانا بے حدی زیادہ اچھا لگتا ہے میں تو من لگ جاتا ہے
جی ماشاء اللہ سفر انسان کی ا تنہا زندگی کے لیے ایک اہم حصہ ہے ان شاء اللہ سفر پہ ہمیں ضرور جانا چاہیے وقت نکال کے
جی ہاں بالکل بالکل اچھے نا تو کشمیر پلان بنا رہی تھی
جی جی بالکل بالکل ضروری ہے کیونکہ وہاں کشمیر جائیں گے تو مطلب وہاں کا ماحول اچھا ہے اور وہاں کا حشین وادیاں ہیں موسم خوش نما ہوتا ہے ان ان شاء اللہ وہاں تو جنت سے کم نہیں ہوتا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا باجی آپ اور وسے نا آپ آپ کو کیسا لگتا ہے ایسا ای تو نا
بے حد ہی بےحد ہی خوش کچھ نصیب ہیں ہم کہ مطلب ہمیں وہاں جانے کا موقع مل رہا ہے ویسے نا جی سفر پہ نا جانا ضروری ہے ان شاء اللہ ضرور ضرور جانا چاہیے ہمیں وقت نکال کے
جی ہاں بالکل میں کہیں بھی میں تو نا اپنا دل وہی چھڑاتی ہوں سفر کہیں بھی جا نہیں چھوڑا
جی جی جی بالکل بالکل بالکل کیا ہے نا کہ مطلب ہ ایسا ہے نا روز روز روز مرہ کی زندگی بھاگ دوڑ ہوتی ہے ہماری زندگی میں تو اپنے جسم کو اپنی اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے انسان کو
ہاں اور ویسے نا سفر ویسے آپ کو یا
جی جی جی ویسے نا میں سونچ رہی تھی کہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے پریوار والوں کو ساتھ ہی مطلب سفر کے لیے جائیں کیونکہ نا سفر تنہا نہیں کٹتا کیونکہ تنہائی میں اور کیا ہے کہ ہم کوئی گفتگو نہیں کر سکتے اور دو چار جن ساتھ میں ہوتے نا تو بڑا ہی مزہ آتا ہے اور ہم ان کے ساتھ میں گفتگو کر سکتے ہیں سفر ہمارا اچھا رہتا ہے انشاء اللہ گفتگو گفتگو کرتے جاؤ ہنسی مذاق کرتے جاؤ ان شاء اللہ بہت اچھا سفر رہتا ہے ساتھ میں جانے سے محبتیں بھی بڑھتی ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے بلکل صحیح فرمایا کوئی ادھی نہیں رہتے اب ایسے ٹرین سے جانا پسند کرتی ہو یا پھر بس سے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ویسے نا ٹرین سے سفر مسالہ زیادہ سہانا ہوتا ہے کیونکہ ٹرین میں ہم سب لوگ ایک ہی بوگی میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں ابھی کیا ہے نا اسے میں بچے ہیں بڑے بزرگ ہیں ان کو دکھ قتیں نہیں ہوتی کچھ مسئلے نہیں ہوتے الٹی وغیرہ کے مسئلے ہو جاتے ہیں بزرگوں کو بچوں کو دقت ہوتی ہے ٹرین میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سفر بڑے ہی مزے دار رہتا ہے
آ م آج کل تو جسے کہ آپ بس سے جاؤ یا کوئی گاڑی سے جاؤ یا ٹ گھر سے کھا کے نکلو اچھا کتنا بھی لمبا سفر ہو آپ کا آپکو بالکل نہ تو الٹی آئیں گی نہ کرئیں گی میں بھی ابھی گئی تھی اپنی باجی کے ساتھ میں گئی تھی میں تو میں بھی اپنے گھر سے کھا کے گئی تھی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا کی مجھے تو ہر ہالک الٹی چکر ہو جاتی ہے اسے م اسے کھانے سے نہا مجھے بہت ہی زیادہ آرام ملا کچھ بھی نہیں ہوا
جی بالکل انشاء اللہ آپ نے صحیح فرمایا ہے اور ویسے بھی ںا بچوں کے لیے سفر ضروری ہے کیونکہ سفر پے جانا چاہیے جس سے کہ ہمارے بچوں کی مطلب تعلیم ملتی ہے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تہذیب ملتی تی ہے ان کو باہر کا ماحول پتا ہوتا پڑتا ہے کیا ہی ماحول ہے اپنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مطلب اور اچھا رہتا ہے کچھ سیکھتے ہیں بچے تو مطلب بچوں کو ساتھ میں ضرور لے جانا چاہیے انشاء اللہ
فرمایا گیا اب اسے نا میں بھی اور میں نے نا پانی کی بوتل رکھ اپنا تو سچ بول کے بوٹ کو تو پورے دیش پانی کی بوتل اور گرم گرم بھجے ساتھ میں دوائیاں بھی رکھلی ہیں اور میں نے کیمرہ بھی رکھ لیا ہے ساتھ میں مجھے نا راستے میں کہیں فوٹو کھینچنا اور
جی جی جی جی جی جی کیا ہے نا اس سے یاد ہے مطلب ہمارے پاس ہوتی ہیں کچھ یادگار لمبحے بن جاتے ہیں ان کو قید کر کے رکھو تو ہم کبھی بھی یاد کر سکتے ہیں ان کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اور کیا ہے نا ویسے نا کشمیر کا تو ماحول ہی سب سے زیادہ الگ ہے انشاء اللہ اتنا سہانا ہے وہاں کی پہاڑیاں وہاں کے جھرنے وہاں کی وادیاں اور وہاں کے مطلب اونچے اونچے پیڑ پودے کہ ہرا بھرا کتنا ہی سہانا ہے ادھر انشاء اللہ وہاں ایک بار چلے جاؤ تو آنے کو دل ہی نہیں کرتا
ہاں جی میں نا ایک بار اپنی باجی کے ساتھ پھر میں تو نا اپنا دل بولی تھی نا ہاں
جی بالکل
زبردستی آنا پڑا کیونکہ میرے باجی قالا سبھی آئے تھے ہ آنا پڑا پ ان کے ساتھ ہاں مجھے اچھا نہیں لگتا اور پھر بھی اکیلا پن نا صحیح نہیں ہے ویسے آپ کو پتا ہے لڑکیوں
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اے ایسے لگتا ہے جیسے مطلب وہاں سے لوٹ کے آؤ تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہمارا کچھ پیچھے چھوٹ گیا ہے ان شاء اللہ ہم نے کچھ چھوڑ آے ہے وہاں پہ اور ہم بہت ساری یادوں کے ساتھ مطلب وہاں سے آنے کو تو دل یادوں کے ساتھ ہمیں آنا پڑتا ہے انشا اللہ پر ایک چیز ہے نا وہاں کی مطلب و و وہ کتنا اچھا ہے نا مطلب ماحول وہاں کے کپڑے ہیں ڈیزائن والے اب وہاں کے مطلب بچوں کے لیے کورس وغیرہ ہوتے ہیں دوپتے وغیرہ ہوتے ہیں سوٹ وغیرہ ہوتے ہیں ہم لوگوں کے لیے لباس ہوتے ہیں کشمیری کڑھائی کی کتنی اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں ان شاء اللہ خوبصورت چیزیں ملتی ہیں
ج ہاں ماشاء اللہ میں بھی نا اپنے لیے کشمیری کڑھائی کے کپڑے لانے کی سوچ ہی رہی تھی سفر پر چلیں گے تو نا ایک ایک جوڑی خرید ینگےکشمیری کڑھائی کے کپڑے
اور نہ وہاں کہ ہ فیمس ایک بھی چیز ہے مطلب وہاں کی کاریگری ہے اور وہاں کی مطلب سراحی ہے دستردان ہے کچھ مطلب کھانا پکانے کے مٹی کے برتن ہوتے ہیں انشاء اللہ وہاں کی کتنی سندر سندر چیزیں ہوتی ہیں کعبہ بنانے کے لیے ان شاء اللہ کتنے سندر سندر سرائیاں ہوتی ہیں وہاں کی مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے ساتھ یاد بنا کے آاپنے م مطلب لے کے آ سکتے ہیں اپنے گھروں میں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ اور مجھے تو نا وہاں کی پارٹیاں وہاں کی لہریں وہاں کی ہریالی نظارے مجھے ان کو نا بے حد ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں
جی جی بالکل بالکل آپ نےصحیح فرمایا ہے اور ویسے بھی نا کیا کہتے ہیں گھر والوں کے ساتھ جانے سے نا ا تھوڑا سا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کچھ جانکاری حاصل ہوتی ہیں ہمیں جانا چاہیے نا ٹورسٹ پیلس پہ گھومنے کے لیے تو انشاء اللہ ہمیں گائڈ ضرور لینا چاہیے اس سے کیا ہے نا ہم لوگوں کی مطلب ہاں جانکاری اچھے سے مل جاتی ہے ہمیں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل جانکاری مل جاتی ہے اور ویسے نہ گھر والوں کے ساتھ میں جاتی ہے یا دوستوں کے ساتھ میں جاؤ اگر فوٹوز وغیرہ لو آ پ تو نا وہ یادیں ہو تی ہیں تو تازہ بنی رہتی ہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنے دن پہلے سے گھوم کے آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی کے فوٹوز ہیں ہمارے
جی جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے آپ نے عمدہ فرمایا ہے کیا بولتی ہیں نا اس کو پھر انسان روز مرہ کی زندگی بھاگ دوڑ آفس دفتر اپنے زندگی میں اتنا الجھا ہوا ہے نا کہ خود کو وقت ہی نہیں دے پاتا ہے سارا دن مطلب اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ بھاگنا وقت کی پرواہ نہ کرنا انشاء اللہ انسان کے لیے گھومنا سفر پہ جانا تو بنتا ہے تو انسان کو نا اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے سب کے لیے نا اب وقت ضرور نکالنا چاہیے سفر پہ جانے کے لیے آپ کا ویسے کیا ہی خیال ہے سفر پے جانے کے لیے
جی ماشاء اللہ میرا تو خیال ہی یے ہے نا جلدی سے جلدی جی سفر پر جانے تیار نہ کرنا چاہیے اور نہ میں نے سنا تھا کہ وہاں کا نہ کھانا ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت ہی زیادہ سوادشٹ ہوتا ہے
جی جی وہاں پے بےحد ہی لذیذ چیزیں ملتی ہیں انشاء اللہ آپ نے صحیح فرمایا ہے اور بھی وہاں پے وہ ڈرائی فروٹ وغیرہ بھی ملتے ہیں جو کی وہ کشمیر میں فیمس ہے کیونکی وہاں لگتے ہے تازہ ہے اور کیا مطلب آ کفایتی دروں پے بھی ملتی ہمیں کفایتی قیمتوں پے بھی انشاء اللہ وہ چیزیں مل جاتی ہیں ہمیں تو وہاں سے ضرور شاپنگ ضرور کرنی چاہیے ویسے ٹورسٹ پلیس پے چیزوں کو تھوڑا مہنگا ملتا ہے پر عمدہ چیز کم خرید سکتے ہیں اچھی چیز خرید سکتے ہیں ہم کچھ اچھا نیہ حاصل کر سکتے ہیں ان شاء اللہ ہم وہاں سے
جی ہاں ماشاللہ اپنے نہ بالک کل صحیح فرمایا جی نہ ہمیں اچھے ہمیں کہیں سفر پے جاتے ہیں تو نہ ہمیں اچھی اچھی چیزیں ہی خریدنی چاہیے بیکر چیز نہیں خریدنی چاہیے اور وسے نہ میرے وہ جائیں گے ساتھ میں تو وہ نا وہ بول رہی تھی کی جو تیری باجی ہے نا بڑی ان کو بھی بول دینا
جی جی بالکل انشاء اللہ اللہ آپ ضرور جم ضرور چلیں گے تو آپ کیا کہتی ہیں اپنی تیاریاں کر لیجیے گا آپ پچھلے سفر پے پچھلے مطلب ہفتے سفر پے جا رہے سبھی لوگ ساتھ میں ہے
جی ہاں انشاء اللہ بالکل بالکل میں تو بس آ ج سے ہی تیاریاں اسٹارٹ کر دیتی ہوں ویسے تو میں نے آدھا سے سامان تو منگا لیا ہے اور نہ ایک کام کریں گے گھر پے کچھ کھانے کے لیے لے چلیں گے ساگ وغیرہ اور میں سوچ رہی تھی نا کی راستے میں نا گاجر کا حلوا بے کار نہیں ہوتا ہے تو نا گاجر کا حلوا لے چلیں ساگ
جی ضرور ضرور ضرور ضرور ضرور ان شاء اللہ آپ نے تو منہ کی بات ہی چھین لی انشاء اللہ ضرور چلیں گے تیار رہیے گا خدا حافظ
جی اللہ حافظ مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے اچھا لگا
شکریہ